اللام علیکم بھائی جانب ٹھیک ہو
بس الحمد للہ آپ کیٹھیک کو اچے سے
ہاں بھائی جان میں اب بھی ٹھیک ہوں تو گھر پیشب بھی ٹھیک ہے
بس الحمد للہ آپ سبھی ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں تو کیا کر رہے ہو آپ
بس بئی بیٹھ و وہوم اور آپ
ہاں بھائی میں بھی بیٹھا آئی ہوں تو میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی بھائی بتائیں کس بارے میں آپ کو اچھا لگے
ہاں تو مطلب کہ آج کل کے زمانے کو دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت لیٹس ہوتی ہے دین کا ان کو کچھ خیال نہیں تو اس لیے میں امپورٹینس آف سلیپ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مطلب کہ تو اگر میں بتا دوں کہ مطلب کہ سلیپ جو ہے جو ہماری نیند ہے نیند ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹھسا ہے جیسے کہ ہماری باڈی کو کھانا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہی اچھی ہیلتھ کے لیے نیند بہت ہی ضروری ہوتی ہے اگر ہم روز پوری نیند لیتے ہیں تو ہماری باڈی فریش فیل کرتی ہے اور مائنڈ بھی بہت اچھے سے کام کرتا ہے اچھی نیند سے ہماری جو انرجی ہے وہ واپس آ جاتی ہے صبح اٹھنے کے بعد ہم فریش فیل اور ایکٹیو رہتے ہیں ہم اپنا مطلب کہ کام جو ہے زیادہ اچھے سے کر پاتے ہیں اور پورا دن مطلب کہ تھکان کم ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سب سے ضروری ہے زیادہ خاص کر مطلب کہ ٹین ایجرس کے لیے ٹین ایجرس کو مطلب کہ کم سے کم آٹھ گنٹے سے ہونا چاہے اسٹوڈنٹس کے لے بھی سلیپ بہت ہی امپارٹنٹ ہے کیونکہ اچھی نیند سے مطلب کہ پڑھائی میں دھیان لگ فوکس رہتا ہے میموری اسٹرانگ ہوتی ہے اور نیو چیزیں یاد رہنا رکھنا ایزی ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں مطلب کہ میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں بتائیے بھائی جان
جی بھائی پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کل کے لڑکے دیر کیوں اٹھتے یہ ہے نا آپ کے ٹاپک
ہاں بھائی جان یہی ہے میرا ٹاپک
میں اس کا اصل ریزن ہے آپ کو پتہ ہے آج کل کے لڑک کے دیر تک سو مطلب دیر تک جاتے ہیں ہے نا بھائی وہ کس لیے آج کل کیوں جاگتے ہے دیر تک وہ کس لیے وہ ایسے تو نہیں جاگ سکتا ہے کوئی آنکھیں کھلا رکھ کہ دیواروں کو دیکھ کے
ہاں بھائی جان
وہ کیا دیکھ رہے ہوتے وہ فون دیکھ رہے ہوتے ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان
کوئی اپنے دوست کو کال کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کچھ الگ چیز کر رہا ہوتا ہے ہے نا بھائی مطلب ایک دو ڈھائی بجے تک تاکہ وہ جب وہ پھر صبح اٹھتے ان کی سر میں اتنا درد ہوتا ہے وہ وہ پھر اٹھ نہیں پا رہے اور اس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے کیا بتائیں گے اب کیا نقصان میں بتاتا ہوں آپ کو نقصان پہنچتا ہے ان کا پہلی بار ان کا افیکٹ پڑتا ہے کس پہ پڑھائی پہ پہلی بار جب ان کا جو استاد ہے وہ جب لیکچر دیتا ہے بورڈ پہ ان کو پتا نہیں ہوتا یہ بول کہ رہا ہے ان کو کلاس میں نیند آتی ہے وہ کیوں نیند آتی ہے وہ دیر تک جاگتے ہیں اس لیے وہ صبح دیر سے اٹھ جاتے ہیں ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سوییر سونا چاہیے اور سوییرے اٹھنا چاہیے
ہاں بھائی جان تو مطلب کیا اسی ساسن میں آپ کو بتا دوں اگر ہم کم سوتے ہیں نا تو ہم تھک تھکا ہوا فیل کرتے ہیں صبح پھر موڈ خراب ہوتا ہے صبح پھر غصہ جلدی غصہ جلدی آتا ہے اور کسی بھی کام میں فوکس فکس کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے روز کم نیند لینا لینے سے مطلب کہ ہیلتھ پر بھی اثر پڑ جاتا ہے باڈی ویک ہو سکتی ہے اور مطلب کہ بار بار بیمار ہونا یا مطلب کہ انسان بیمار ہوتا ہے جلدی جلدی مطب کہ پھر اس کے فیس سے ہی لگتا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے اس کو کچ نہ کچھ ابلم ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا مطلب کہ اور بیماری بیماری مطلب کہ بیماری اٹیک کرتی ہے مطلب کہ اس کا بھی بہت چانس ہے آج کل مطلب کہ بہت لوگ رات کو لیٹ تک موبائل فون یوز کرتے ہیں جو آپ نے ابھی ابھی بتایا تو اسے میں بہت ہی سحمت سہمت ہوں یا گیمس وہ رات کو موبائل فون پہ گیمس کھیلتے ہیں یا اس وجہ سے ان ان کی جو ٹائم سلیپ ہے مطلب سلیپ سائیکل ہے وہ ٹائم پر نہیں ہوتی ہے مکمل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سونے سے پہلے موبائل کم یوز کرے اور روز ایک ہی ٹائم پر سوئے سوئے مطلب کہ اپنا جو سلپ سائیکل ہے وہ سٹیبل رکھے لکہ سونے کی جلدی جلدی سونے کی عادت بنائے اس سے ہماری مطلب سلیپ بیٹر ہوتی ہے اور باڈی ہیلدی رہتی ہے لیکن جو آ اور ایک بات ہے ہاں بھائی جان تو سلپ مطلب کہ سلپ جو ہے نا یہ صرف آرام کرنے کے لیے نہیں ہوتی جب ہم سوتے ہیں تب ہماری باڈی جو ہے نا خود ہی خود کو ریپیئر کرتی ہے مطلب کہ اگر کوئی جم جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ بریک ہوتے ہیں مطلب کہ وہ کہ پھر وہ سوتا ہے وہ الگ الگ طرح کے مطلب کہ وہ ریلیز ہوتے ہیں تو پھر اسی سے ہم مسلس کو بھی ٹھیک ہوتا ہے مطلب کہ سو نیند بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بندے کے لیے مطلب کہ ہومن کے لیے ہے نا
جی بھائی آپ کو پت ہی تو ڈاکٹر بھی ڈاکٹر نے بھی بولا ہے سات آٹھ گنٹے آ مطلب سونا وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے
ہاں بھائی جان
ہنا بھائی اور بتائی آپ آج کل کے لڑکے ایک دو ڈھائی بجے تک پب جی اور یہ نئی نئی گیم ہوتی نا کچھ فری فائر اسٹرا وہی کھیلتے رہتے اور بہت دیر سے
اس کے مطلب یکن وہ جو جاتے ہیں اس کے بہت سارے ریزن ہیں پہلے پہلا ریزن تو ہے مطلب کہ آدھے لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے ہے انینزائٹی کاار ٹرس ہے ان کو بہ اسی کی وجہ سے آدوں کو نیند نہیں آتی آد جو ہے وہ موبائل فون کے یوز کرتے ہیں ایڈکشن ہے ان کو پھر مطلب کہ ان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ کب چار بجے رات کے کب تین بجے تو آد لوگوں کو یہ بھی پریشانی آد لوگوں کو جیسے کہ ہمارے والدین صاحب مطلب کہ ان کو تو فون کی ایڈکشن نہیں ہے بٹ تو پھر بھی ان کو کئی بار نیند نہیں آتی ان کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو ٹینشن ہوتی ہے مطلب کیا پر پریشانی ہوتی ہے مطلب کہ کچھ آدوں کو کام کی ہوتی ہے کو گھر کی ہوتی ہے مطلب کہ پیسوں کی ہوتی ہے ہاں مطلب آدو کی جو ہمارے دادو دادیاں ہوتی ہیں مطلب کہ ان کی بھی کئی کہیں سارے نہیں سو پاتے رات کو ان کو مطلب کہ کیا ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کا ایشو ہوتا ہے تو بہت ساراری ریزنس ہے جو لوگ نہیں سوچ پاتے تھے
ہاں آپ کو پتا ہے کیا میرا بھی ایک دوست ہے وہ وہ تھوڑا بچارا ڈپریشن میں ہے آج کل تو آپ اس کو اس بیچارے کو نیند نہیں آتی ہے دیر تک اور پھر میں نے اس کو ریکمنڈ کیا بھائی آپ
جلدی سویا کرو اور اچھی اچ ا آپ اس نے پتا ہے کیا کیا اس نے پھر دوائیاں منگا لی خود کے لیے سونے کی دوائیاں
ہاں ہاں
ویسے آپ نے ابھی بولا ڈپریشن ہوتا ہے کسی کو ہوتا ہے یہ بھائی ضروری ہے بیماری اللہ ڈالتے
ہاں ہاں ہاں بائی چانس تو ہمیں دیکھو بھائی جان اس نے مطلب کہ اس نے جو دوائی لائی ہے آپ کو سمجھاؤ اس نے بہت زیادہ ہی غط کیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے پہلے ڈاکٹر باہ جانا چاہے اگر مطلب کہ پھر وہ بتائے گا اسے کیا کرنا ہے اگر مان لو کہ وہ سجیسٹ کرے گا آپ دوا یا لاؤ تو تب لانی چاہیے ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کل تو کس کا زمانہ ہے ڈرگ اڈکشن کا اتنا مطلب کہ اتنا ڈرگ اڈکشن دیکھی ہے ہم نے مطلب کہ بہت سارے ڈرگ اڈکٹرس ہے
جی
اگر اس کو پھر آپ کے دوست کو بھی ڈرگ ایڈکشن ہوگی اس مطلب کہ وہ ڈرگز ہی ہے ایک قسم کی تو ایڈکشن ہوگی پھر آپ پھر تو آپ کو پتا ہی ہے پھر وہ مطلب کہ اس کے بنا نہیں سو پائے گا پھر اس کو لائف ٹائم کے لیے وہ دوائی یا کانی ہوں گی پھر اس سے کیا ہوگا اس کی مطلب کہ اندر چ اندر جو چ مطلب کہ اندر سے جو وہ ہے نا وہ سبھی خراب ہو جائے گا تو پھر تو پھر آج تک ا اس کو نین نہیں آتی پھر کہ کل سے لنگس بھی خراب ہوں گے مطلب کہ پھر تو پت ہی ہے پھر کیا ہوا اس لیے آپ ایک کام کرو اسے اے اسےے اچھے سے سمجھا لو اور بتائیے آپ
آپ کو بتیا کیا نیند سے جسم کو آرام ملتا ہے بھائی آپ میں بہت پوائنٹس بناتا ہوں آپ آپ سنیے نیند سے جس ت کو آرام ملتا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ سب کو پتا ہے اور نیند سے دماغ تازہ ہو جاتا ہے بھائی ہے نا بھائی اچھی ند سے توجہ بہتر ہوتا ہے جی ب اور یہ مین چیز ہے نیند سے پریشانی میں مدد ملتی ہے مطلب کہ آپ کو یہ بات مطلب جب انسان نیند اچھی کر رہا ہے نا
ہاں بھائی جان
پھر اس کو زیادہ ٹینشن نہیں رہتی مطلب جب آرام ملتا ہے باڈی کو پھر وہ اچھا فیل کرتا ہے مطلب اچھا
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ میں آپ سے مطلب آخر میں یہی بولوں گا کہ ان دا اینڈ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ سلیپ جو ہے نا وہ ہماری لائف کا ایک بہت ہی امپارٹنٹ پارٹ ہے ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹس ہو جاب کرتے ہو یا کوئی اور کام کرتے وہ مطلب کہ مطلب کہ ہر کسی کو اچھی اور پوری نیند کی ضرورت ہے اگر ہم روز ٹائم پر سوئیں گے اور ساتھ سے آدھ گھنٹے کی نیند لیں گے تو ہمارے باڈی جو ہے نا وہ ہیلدی رہے گی مائنڈ فریش رہے گا اور ہم پورا دن اینرجی کے ساتھ کام کر پائیں گے ہمیں اپنی سف کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے موبائل اور ٹی وی کو تھوڑا کم ٹائم کے لیے استعمال کرنا چاہیے مطلب کہ ہاں ہاں ہاں جو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی مطلب کہ اچھی ہیبٹس ہوں گی مطلب کہ ہماری ہیلتھ کو بہت بیٹر بنا سکتی ہے اچھی نیند سے ہم خوش رہتے ہیں اسٹریس کم ہو جاتا ہے ڈپریشن نہیں رہتا مطلب کہ باڈی کو ریکس کرنے کاچ اچھا مطلب کہ موقع مل جاتا ہے اس لیے ہم اسلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ گڈ سلیپ از ناٹ لگزریس اٹس ا نسسری تو اگر ہمیں اپنی سلیپ کو دھیان رکھنا ہے تو ہمیں فزیکلی فٹ رہنا ہوگا مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہوگا اور اموشنلی ہیپی رہنا ہوگا
بھائی میں آپ کی بات سے بہت سہمت ہوں مجھے بہت خوشی ملی آپ
تو لاسٹ میں ایک ہی بات سنیے آپ ایک ہیلدی اور سکسیسفل لائف کی شروعات ایک اچھی مطلب کہ نائٹ سلیپ سے ہوتی ہے تو شکریہ آپ کا آپ نے یہ بات کہی بھی آپ سے بہت ہی جانکاری حاصل ہوئی اپنا خیال رکھیے گا اور اگر اللہ نے چاہاں تو آگے بھی بات ہوتی ہی رہے گی تو اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ بائے بھائی